جھ تو
جی بیٹھیے
جی ہاں
بیٹھے ہوئے ہیں گ آپ کیا کریں
جی آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہمارا ہنر کا رہے گا ٹھیک ہے مہارت جس کو ہم بولتے ہیں
جی آپ نے بات کی ہنر کی مطلب ہر کسی انسان میں اپنے اپنا اپنا ایک ہنر ہوتا ہے مطلب ایک انسان کے اندر ہے کہ نہیں ب جان بہت طریقے بہت طریقوں کے ہنر ہوتے ہیں کیونکہ دیکو بھ جن آج کل کا ہنر ہو رہا ہے آجل ہ میں زیادہ بات کروں تو ایک انسان کے پاس ایک ایک مطلب خود کی جو خوبیاں ہے وہ ایک ایک انسان میں ہے جو مطلب درزی ہوگا نا بھائیشان اس کے پاس وہ والا ہنر ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے
ہاں ہاں
کوئی شٹرنگ کا کام کر رہا ہے اس کے پاس وہ والا ہنر ہے کوئی کام مطلب کوئی بزنس کر رہا ہے اس کے پاس وہ ہنر ہے کہ وہ بزنس کر رہے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے اس کے پاس ہونار ہے کہ میں مطلب کنا رہ ہے اس کے پاس بس کرکٹ کھیلنے کاا اور ایسی ایس بہت سارے مطلب جو ہے ہنر ایک انسان میں ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کی جائے آج کل اب دیکھا جائے تو ا کرکٹ مطلب عام نہیں ہو چکے زیادہ مطلب اس کے لیے انسان مطلب زیادہ ٹائم مطلب کرکٹ کو دے رہا ہے کھیل کود کو دے رہا ہے کیونکہ ان کو پت ہے یہ میرا ہنر ہے ان جو بھی کھیلتے میں کھیلتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے اندر اتنا ہنر ہے کہ میں کچھ کر پاؤں گا کرکٹ کے لیے ہے کہ نہیں بھ جان
ہاں ہاں
کسی کے پاس ہنر ہوتا ہے پڑھنے کا اس کو مطلب ہوتا ہے نہیں پڑھنے سے میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں وہ ہوتا ہے ایک ہنر
اور سب کے پاس مطلب اپنا اپنی ہنر ہوتا ہے بھائی کیونکہ ہر کوئی ایسے نہیں آتا مطلب اگر کچھ نہیں کرے گا نا انسان خود کے اوپر اس کو اتنا مطلب ٹرسٹ ہے کہ میں کچھ کر پاؤں گا کوئی ہنر ہوتا ہے ایک انسان کے اندر
جی بھائی جان اور میری حساب اور میرے حساب سے دیکھا جائے تو بھجن ا مطلب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا میں ا بزنس کر رہی ہوں گی
ہاں
ان کے پاس مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے انہوں نے کیسے اسٹارٹ کیا ہوگا مطلب پھر مطلب مطلب جیسے انسان ایک پہلےٹ مطلب شروع کرتے ہیں نا بھائی کچھ
ہاں
تو لوگ اس کو ت نہیں دیتے ارے یہ کیا کر پائے گا یہ کچھ نہیں کر پائے گا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے کچھ کام کام کام کچھ کار کرنا چاہیے مگر جب وہ سکسیس ہوتا ہے نا بجن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنی لائف میں وہ اپنا ہنر پانے میں تو بھائی جان ہوتا کیا پھر جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی کو پھر سلام مارتے ہیں ہے کہ نہیں ب جان ج چلو ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے مطلب شہروں میں ایسی بات نہیں ہوتی بھائی ج جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بار گاؤں میں ایسی زیادہ باتیں ہوتی ہے بھائی جان کی ایک کے اوپر مطلب گرانے بھی لگ رہے ہیں کو ایک سے ایک مطلب ب رہے یہ آگے اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو وہ دوسرا سوجے گا اس کا کہ اپنی اپنی ہی سوچیں کہ کہ مطلب یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے مطلب ہم کیوں نہیں بڑھے یہ کیوں بڑھے ہے اس کو گرانے میں لگ جاتے ہیں کیونکہ اگر جو مطلب اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے نا بھائی جان اس کو پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے مڑ کے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں میرے اندر یہ جنون ہے ہنر ہے میرا تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ انسان
ہ
جی بھائی ج اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ایک انسان کے بس ہنر ہے کچھ کرنے کا تو وہ کرے گا کرنا چاہیے بھی
ہاں بت س
ایک انسان مطلب کر سکتا ہے مطلب کر بھی نہیں سکتا کیکہ جیسے میرا دیکھ لو ا بچ میرا میرے پاس یہ ہنر ہے میں مجھے خود کو مطلب خود کے اوپر اتنا بھروسہ ہے میں کرکٹ میں کچھ کر پاؤں گا کل کو وہی میرے لیے فائدہ بن جائے گا میے گھر والوں کے لیے
میری فملی میںے میرے آئے ہمارے ب
بیوی وغیرہ کو سب کو مطلب مطلب وہ مطلب پتا لگنا چاہیے کہ میں کچھ کر رہا ہوں کیونکہ مطلب وہ بھی سوچے کہ پھر اس کا جتنا مطلب اس نے جیسے کیا اس کو پہلے ہی لگتا ہوگا کہ میں اس کام میں پرفیکٹ ہوں مطلب کامیاب ہو سکتا ہوں میں اس کام میں تو وہ مطلب سوچ کہ اس نے کیا یہی ہوتا ہے وہ سوچے کہ اس کے پاس ہنر تھا تبھی تو اس نے کیا ج ایک انسان کے پاس مطلب کوئی بولتا ہے کہ مطلب کچھ بھی بولے گا کہ ملب یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کر جو بھائی جب کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا وہ بہت کچھ کر
ہاں ہاں یہ تو صحی بات ہے ہاں ہاں
میری یہی رائے ہے کہ اگر آپ کے اندر بھی ہے میرے اندر بھی ہے کسی کے اور کے اندر بھی ہے ایک کچھ بھی پاائے مطلب ہنر ہو کیونکہ بھجن وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے جی بھائی جان
ہاں تو صحیح بات ہے ہاں میں آپ نے بہت ہی اچھا بولا اب میرے کچھ سنیں گے میرے یہاں سے انارے انسان کہ جو ہے نا اصلی طاقت ہوتی ہے ہے کہ نہیں ڈگرییاں کاغذ کی ہے نا
جی
وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں لیکن ہنر زندگی بر کام آتا ہے
جی
ہے کہ نہیں جیسے آپ نے کوئی ڈگری کی وہ کاغذ واغ سے وہ ڈگری کب تک آپ کے کام آئے گی جب تک آپ پڑھ رہے ہو یا کوئی فارم وارم پڑھ رہے ہو اس میں لیکن جو ہنر ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ جو ایک ڈگری وگری ہے یہ آپ گھر پہ ہی رکھ وہ ایسے ہی ان کو آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے کہ کوئی مجھے اسے چراانا لے ہے کہ نہیں ہ اچ سنبھال کے رکھ ہو گرمی لیکن ہنر آپ کے ہی پاس ہوتا ہے ایکیک نہیں نہ تمیںس کوئی خطرہ ہے کہ یہ کوئی چرا لے گا لیکن نہیں نہ اس کو کسی چیز میں بند رکھنا چاہیے ہاں
ہاں بھائی ج جیسے بھی اپنی بات کی کہ مطلب ہنر کو کوئی چرا نہیں دیکتا چاہے ڈگری ہو کچھ بھی اگر وہ بھ جان ڈگری چوری بھی ہو جائے نا بھ جان
ہاں
ہونار ہوگا نا بھ جن کرنے کا وہ دوبارہ کر سکتے ہیں ہے کیا نہیں بھ جن
ہاں وہ تو دوبارہ کر سکتا ہے ن
جی بھائی جان
ہاں اور جس کے پاس ہونا ہوگا نا وہ کبھی بوکا نہیں مارتا ہے کہ نہیں
جی جی میں
ہاں اور جس کے پاس ہنر ہے نا جس انسان کے پاس ہرے وہ خود مختار بنتا ہے کہ نہیں کیونکہ وہ سب اسی کے پاس ہوتا ہے
جی
دوسروں کا وہ محتاج نہیں بنتا ہے ہے کیا نہیں
جی
ہاں اور جو آج کا دور ہے اس میں صرف ڈگریاں کافی نہیں ہوتی ہے ہنر کے ساتھ ڈگری ہو تو کامیابی کامیابی ملتی ہے اور ہنر جو ہنرمند لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ عزت کا کھاتے ہیں ہے کہ نہیں ہاں جیسے کہ بہت سارے ہنر ہے اس میں ایک ہے کمپیوٹر ہنر جیسے کہ کوئی کمپیوٹر والا ہے وہ ٹائپنگ کر رہا ہے ایک کہ نہیں وہ فوٹو سٹیٹ کر رہا ہے وہاں پر لیمنیشن کر رہا ہے جیسے کہ بہت سارے وہ وہاں پر نوٹ لاتا ہے ان کو پھر وہاں سے پرنٹ کرتا ہے وہ بیچتا ہے وہ تو کسی پہ دار مدار نہیں ہے نا
جی بھائی ج
ہاں اور جو دوسرا ہے جس کو بولتے ہیں کاریگری ہنر اس میں ہمیں آتا ہے کہ درجی درجی کپڑے لاتا ہے لوگ کپ ی لاتے پھر درزی کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو اچھے سے بناتا ہے ان کے لیے ہے کہ نہیں پھر وہ پہنتے ہیں سیلتا ہے ان کے لیے پھر وہ پہنتے ہیں اس کے پاس بھی بہت ہی بڑھیا ہونا ہے ہے کہ نہیں
جی بھائی جان
ہاں اور جو اس میں ہے الیکٹریشن
جی
ہاں اس کے پاس بھی بہت بڑا ہنر ہوتا ہے ہے کہ نہیں ہاں جو پاور کی سب کوئی اس کو فٹنگ کرتا ہے ہ بہت سار کام وہ کرتا ہے جو موبائل فون ہوتے ہیں اگر یہ خراب ہو جائے تو ہم کس کے پاس لے جاتے ہیں یہ جو موبائل فون کا مرمت کرتا ہو ہے کہ نہیں اس کے پاس بھی کوئی ہنر ہے کہ نہیں ہاں اگر ہم ہمارے پاس ہی وہ ہنر ہوتا خود کے پاس تو ہم تھوڑی جاتے وہاں ہے کہ نہیں جیسے کہ پلمبر ہے ہاں اس کے پاس بھی ہنر ہے ہاں اور یہ ہنر جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہم نے کوئی ڈگری یا کچھ کہ ہمیں اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے کیسے کیا پھر جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں
جی
کیونکہ ہنر ہم بھول نہیں پاتے ہیں ہیں کہ نہیں ہاں ایک دو دن لگتے ہیں ویسے سمجھنے میں کہ کیا ہوتا ہے کہاں سے کیا کرنا چاہیے ہاں جیسے کھانے پکانے کا ہنر ہو یہ کبھی آپ بھول سکتے ہو
نہیں بھائی یہ زیادہ تر ہنر مطلب ا ہماری گھر والوں کی مطلب پایا جاتا ہے ہماری ممیز میں پایا جاتا ہے ہماری بہنوں میں ج سب کے پاس اپنا اپنا ہنر ہوتا ہے بھائی جان
ہاں اور جیسے کہ کوئی اچھا سا کھانا پکاتا ہو اس کے پاس بھی ہنر ہے پھر وہ کوئی ہوٹل کھولتا ہے
ٹھیک ہےی
پھر اس کے پاس جو گراہک آ تھ ہیں ان کو وہ دیتا ہے جب ان کو اس میں مزہ لگے گا تبھی وہ دوسری بار بھی آئئے گی اور جس کے بس اچھا ہنر ہوگا پھر تو بار بار اسی کے پاس آئیں گے نا وہ ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی صاحب آج سے م کر بہت ہی اچھا ہوا اور آپ نے بہت ہی اچھا سمجھایا مجھ کو
چلیے بھائی جان آپ نے بھی اچھا کھلا ھیک ہےھائی جان السل علیکم